ہلو
ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں ارہی ہے السلام علیکم ہاں ارہی ہے السلام م
وعلیکم السلام کیسیے ہو
ہاں سب خریے سے ہے آپ سناؤ کیسے ہو
ہاں یہاں بھی اللہ کے ہم سے سب امی جان ابو جان سب بھائی جان سب خریتے ہیں
ہ ہاں
آپ نے بہت دنوں کے بعد فون کیا ہے کسی کام میں مصروف تھے یااں ویسے ہی
ہاں میں کچھ گھر کا کام تھا اس میں مصروف تھا
اچھا اچھا اچھا اچھا جب تو آپ کیا ہے کہ بہت دنوں کے بعد میں آپ کا فون آیا ہے تو آپ سے رابطہ اب ہو رہ پا رہا ہے نا اس لیے پوچھا تھا
ہاں صحی کہا اپ نے
ہاں ہاں ویسے آ آج راجستھان کا جو پریٹن اسھل ہے اس پر بات کر لیتے ہیں
ہاں جی بالکل
ہاں کیوںکہ کافی سمے گیا تو اس پ بات بھی نہیں کی اور وس بھی میں نے مطلب رجستھان کا جو پٹن ہے وہ گھوما ہے تو میں کی جو جانکاری ہے وہ آپ کے لیے دے دوں گا تو آپ کے جو جانکاری بہت آئیں گے ب بہت کم آئے گی
ہاں کیوں نہیں صحیح کہا آپ نے
ہ ہاں تو آپ کو بھیھی راجستھان آپ کبھی گھومنے گئے ہو راجستھان جیسے کہ وہاں کے قلعے باابڑیاں چھتریاں میناریں مسجدہ اور رکی لیے دورگو اچھا اچھا اچھا گھومنے گئے تھے تو آپ کیا وہاں پر
دیکھو میں ادے پور میں گیا تو وہاں پر پچھولا جھیل سٹی پیلس فتیح ساگر جھیل کافی کچھ دیکھا تھا ادے پور میں میں نے قلے دیکھے تھے
ہاں بالکل آپ نے دیکھا ہوا کیوںکہ میں نے بھی سنا ہے کہ ادے پور کے اندر چولہ ضلع فتح ساگر جیل سوروپ ساگر اور وہاں پہ بہت ہی وہاں کا جو درشیہ ہے وہ بہت ہی منورم ہوتا ہے اور اسی کے پاس میں جیسے کہ رج سمبند ہے اور چتو گڑھ ہے اور آپ نے چتو گڑھ کے بارے میں تو سنا ہی ہوا وہاں کا جو قلعہ ہے وہ بہت ہی اونچا اور سب سے رائے بارتی قلعوں کے اندر جو آتا ہے چر گڑکا ایک پرمکھ قلعہ مانا جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہ آج چلو میں ادے پور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ہاں
ہاں بتائیے بتائیے
د پھان راجستھان کا ایک ا سندر اور پرسدھ پریٹن نگر ہے اور اسے سٹی آف لیکس بولے تو جلو کی نگری او تتا پوروروک بینس بھی کہا جاتا ہے
ہاں
اور اس کی اس کی استھاپنا ہوئی تھی پندرہ سو انسٹھ عسوی میں وہ بھی مہاراڑا ادے سنگ دوتییہ نے کی تھی
ہاں
اور جو ادے پور ہے وہ اپنی من موہک جھیلوں ببیہ محلوں ایتہاسک قلو ہوں اور پراکرتک سندرتا کے لیے وشو بھر میں پرسدھ ہے اور وہ ویسے آپ کو پت ہے کہ ویسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی پرمکھ جضلیں کون کون سی ہیں
ہ ہاں بالکل دیکو آپ جو جانکاری رہیں ہیں احمد اللہ ب بہت ہی جانکاری بوشیہ کے لیے سکار سامنے بتایا جس کی استھپنا اور اسے کس نے بیا س میں یہاں کی جھیلیں بھی اپنے آپ میں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنت سندر اور منورم ہوتی ہے ادے پور کے علاوہ ہم نے دیکھو جے پور میں دیکھا ہے جے پور میں جیسے کہ یہاں کا عوام محل ہے اور سٹی پیلس ہے جے پور میں بھی اور عمر کا قلع ہے اور نہاہر گڑھ فورٹ ہے ایک جے گڑھ کا قلع ہے یہ قلعے میں نے دیکھے ہیں ان لوگ کو آپ سے موبائل میں دیکھا ہوگا یا کتابوں میں دیکھا ہوگا لیکن آپ کبھی بھی ان میں پرتش دیکھ پرتش جا کر ان کا رابطہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس شکاری بب ہے کی اتہاسک جو دروہر ہے وہ بہت ہی منوورم ہے اپ دیکھتے رہ جائیں گے زندگی چھٹ ہوئی ہے بہت ہی وشال اونچے بنے ہوئے ہیں ان کے جو بیٹ ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے گیٹ ہیں اور ان کے جو نقاسیی کی گئی ہے ان کی لال پتھروں پر بھی بہت ہی دیکھیں جے پور جائیں تو آپ سب سے پہلے آپ عامر کے سندرتا کے کارن پورے وشو بھر میں پرسدھ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم گئے تھے وہاں پہ جودیشوں کے جو لوگ تھے وہ بھی اسے دیکھنے کے لیے ادک ماترا میں لوگ آ رہے تھے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں بھی جے پور گیا تھا ویسے جے پور کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو جے پور جو ہے وہ رجستھان کا ایک پرمکھ ایتہسک اور سانسکرتک روپ سے اسمردھ شہر ہے یہ راجیہ کی راجدھانی ہے تتا اپنی ببی اسھپتیہ کلا راجسی پرمپرا اور جیت سنسکرتی کے لیے وشو بھر میں پرسدھ ہے اور جو جے پور کی اسھاپنا کی ہے وہ ہے مہاراجا سوائی جیس دوتی نے کی تھی اور اسے بھارت کے پرتھم یجنا بھ نگروں میں سے ایک مانا جاتا ہے آپ کو تو پتا ہی آپ جے پور گھومے ہو تو
ہاں بالکل بالکل آپ نے جو بتایا فرمایا بھائی جان بھائی جان جو آپ نے ار صحی فمااریا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب اسپنا ج جسن نے اور وہاں پہ جو ہے وہ سم پدھتی پہ بسا ہوا ایک م شر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا جو جے پور بسا ہوا ہے شیتل کولکتہ شہ ہے جو کہی پدتی کا بسا ہوا ہے اور جے پور کو دیکھا جائے تو آپ جانتے ہوں گے کہ پنک سٹی آف انڈیا کہتے ہیںے بارت یہ گلابی نگری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے پورا جو شہر ہے وہ گلابی رنگ سے پ پتا ہوا ہے اسی کارن اس کو گلابی نگری بھی کہتے ہیں ہم جیسے کہ ہم نے جب اس کو دیکھ رہا تو ہم اس کی جو شوبا تھی اس کے جو گھروں کی جو کلر تھا اس کو دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ وہ اتنت منورم لگ رہا تھا کیکہ وہاں کا ج کو جاں پور شہر ہے کو صاف ستھرا اور وہاں کے جو روڈ ہے وہ وہ نہیں نرمتی اور وہاں کے جو قلع دیکھ رہے تھے دور سے وہ اپنی الگ ہی سندرتا کا وورنن کر رہے تھے اور وہاں کا جب وہ جے پور کا اتہس ہے وہ بات مت ہی اپنے سوورن مچھروں میں اتہس کو بتاتا ہے لکھا ہوا ہے سولہ نمبر چو میں کبھی بھی ا میں دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی کتاب پڑھتا ہوں تو جیسے جر کےتس کو دیک بتا ہوں تو میری آنکھیں بھرا آتی ہیں اور آپ نے وہاں پر کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں جبر کے علاوہ آپ کے ضلع میں آپ گئے ہو یہاں پر اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں
ویسے تو میں ایک بار کولکہ بھی گیا تھا کولک کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیا
ہاں کہیں بھی بتا دیجیے آپ
ہاں جو کولکتہ گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو تھا نا مطلب درشنی استلوں میں سے ایک تھا وکٹوریا میموریل تھا اور ہاوڑا برج تھا اور بارتی سنگگرالیہ تھا کالی گاٹ مندر تھا فورٹ ولیم تھا اور سینٹ پالس کا ایتھیڈرل تھا اور پرن صاب گھاٹ تھا کئی ساری چیزیں تھھی وہاں پر جو مطلب تھی نا وہ کولکتا کی وششٹ سنسکرتی ایتسک دروہر اور آدنک جیون شیلی اسے ایک مطلب کولکتاہ کو پرمکھ پریٹن ایوم سانسکرتک کیندر بناتی ہیں اس میں سے لوگ جاتے ہیں نا وہاں گھومنے کے لیے کیونک وہاں کی سنسکرتی میں بنگل بنگالی پرمپراؤں کی اسپشٹ جھلک دیکھنے کو ملتی اور یہاں کا ساہتیہ سنگیت کئی ساری چیزیں تھھی جو آکرش
جو فرما رہے ہیں وہ بالکل سر کیونکہ میں نے میں کافی سمے ہو گیا میرے کو میں کولکتہ گیا ہوا تھا میں نے وہاں پر دیکھا تھا وہاں پر جو ابلی ندی تھی اس کے ابا بیر جو کہ ایک اپنا بہت ہی اتنت سندر لگ رہا تھا تو بہت سدی کیک وہ اسٹیل کا بنا ہوا برج ہے اور وہ ایک ہینگنگ برج بھی کہتے ہیں اس کو جو کہ ندی کے بنا ہوا ہے اور میں نے دیکھا تھا کہ کولکہ تھا ایک بہت ہی سوچھ شہر تھا وہاں کی جو بولی بھشا تھی وہ بنگالی تھی یہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی ایک شانت پر لوگ تھے اور میں نے یہ بھی سنا ہے بنگال کے بارے میں وہاں کا جو بنالی ج کا جسے لووں کو موہت کر لیتا ہے وہ ایسا جادو اور میں نے کافی بنگال کے بارے میں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو درگا پوجا ہوتی ہے وہ وہاں کا پرسھ تہوار مانا جاتا ہے کافی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے بنگال میں اور میں بگ ہاں بنگال کے علاوہ میں کافی راجوں میں بھی گھما ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا اڑیسہ کا جگن ناتھ پوری مندر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے
ہاں بالکل صحیح تھا کہ یہ کولکہ ہے وہ اگلی اگلی ندی کے کنارے پر بسا ہے اور ہے شیر اپنی پرانی عمارتوں ڈم پلوں اور چہل پہل والے بازاروں
تو میں اور ایک ہاں اور ایک دلی کی جامع مسجد ج ہے جو کہ نواز پڑھنے میں لوگ آتے ہیں دلی کی جامع مسجد میں وہاں پہ مدرسے بھی بھی ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا کہ جو جامع مسجد ہے وہ بارت کی سب سے پرسدھ اور بویہ مسجدوں میں سے ایک ہے ویسے میں ابھی اپنے راستھان میں اجمیر کی ایک درگاہ تھی پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا میں تو یاد نہیں ہے لیکن
ہ آپ جو بالکل بتا رہے ہیں اجمیر میں جو درگاہ ہے وہ خواجہ غریم نواز کی درگاہ جو کہ کافی رجستھان کی بہت پراچیین درگاہ مانی جاتی ہیں وہاں پر جو مسلمان لوگ ہیں مسلم وہ اپنا سجدا کرنے جاتے نہیں ہ آپ ب سب سے بڑا عرس بھی لگتا ہے ہاں ہمارے والدین نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دے رکھی ہے
جی بالکل صحیح کہا شکریہ بات کرنے کے لیے میرے کو ایک کام یاد آ گیا ہے ملتی ہے اگلی کال پر شکریہ
بالکل بالکل آپ سے بات کر کے اچھا لگا اللہ حافظ
خدا حافظ